ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے اب ٹھیک ہے اچھے سے
جی جی بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہے آپ
جی الحمد للہ گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی جی سب ٹھیک ہے اور آپ سنائیے کیا چل رہا ہے
جی الحمد للہ اور بتائیے کیا چل رہا ہے؟
بس کچھ نہیں میں تھوڑا سا اسی محرم کی تیاریاں کر رہی تھی
جی ٹھیک ٹھیک ہو گیا اور اور بت ت یہ ایپ
جی بس کچھ نہیں ابھی تو یہی ہے تھوڑا سا گھر میں بھی دو تین کام تھے وہ نپٹائےائے اس کے بعد دیکھو نا اتنی جلدی جلدی تیوار آ جاتے ہیں ابھی عید سے فارغ ہوئے تھے بقر عید سے اس کے بعد ایک دم محرم تو ماشاء اللہ ویسے محسوس کیا جائے تو لگتا ہے کہ سال کتنا لمبا ہے اور جب تیوہار نکلتے ہیں کبھی دیوالی کبھی ہولی کبھی رمضان کبھی تو وقت کا پت ہی نہیں چلتا کتنی جلدی نکل جاتا ہے
یہی صحیح بات ہے ویسے تہوہار ہر معاشرے و تہذیب کا اہم حصہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے لوگوں کی زندگی میں خوشی جوش اور مسرت لے کر رہتا ہے نا چاہے کوئی بھی تیوار ہو بھیڑ ہو دیوالی ہو ا ن ہوور ی ہو ہے کوئی بھی ہو
ہاں کیوںکہ جب تیوہار آتا ہے تو ہمارے اندر ایک الگ ہی پرسکون والی فیلنگ آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں کچھ ہے حالانکہ چاہے وہ بڑا ہو چاہے بلاا ہو لیکن اس کے اندر ایک خوشی والا جذبہ ہوتا
جی جی جی جی اور مختلف ممالک اور قنوومیں اپنی روایت اور تہذیب کے مطابق مختلف تیوہار منات ہیں
جی جی جی بالکل
تہوہار ان کی پہچان اور ثقافت کو ظاہر کرتی ہے
جی جی جی اس سے ہمیں پت چلتا ہے کہ ب ہمارے یہاں پر کتنے مختلف طرح کے تیوار کیسے منائے جاتے ہیں کیا روایتیں ہیں ان کی کیا کیا چیز ان میں ہوتی ہے تو اس سے ہم ایک دوسرے کے پرتی پیار محبت سے بھی رہنے کی عادت ہوتی ہےا
جی جی یہ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے اس میں کہ جو تہوار لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے نا
جی جی بالکل بالکل
موقعے پر لوگ اپنے رشتتے داروں دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں نا
جی جی
چاہے دیوالی ہو عید ہو
ہاں کیونکہ ویسے سے تو جب سب اپنے اپنے میں مشروف ہو جاتے ہیں تو کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ایک دوسرے سے ملنے کا جلنے کا لیکن جب کوئی تیز تیوار ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے آپس میں سب ملتے ہیں تو اس کی خوشی الگ ہی ہوتی ایک ایک
جی جی اور وہ تو الگ سے پھر وہ خریداری ہے ن تیوہار کے لیے اور وہ گھر گھر کی صفائیی کرنا وہ تو اس کو الگ ہی کو
جی جی جی بالکل دیکھو اگر رمضان ہوتے ہیں سرم سانم ایک مہینے پہلے ہی اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں تیاریاں ہوتی ہیں گلیوں کو سجایا جاتا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے سارے ن کام کرنے کی انسان سوچتا ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے اور ایسی کوئی عید آتی ہے تو پھر عید کے لیے الگ خوشی ہوتی ہے مطلب جیسے جیسے جو جو تیوار ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے
یہ یہ اور تہوار تہوار جو ہے وہ خوشی اور محبت بانٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے نا اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کو مبارکباد دیتے ہیں اور تحفے بھی پیش کرتے ہیں ہے نا
جی جی بالکل اس سے ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں ان کے تہواروں کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں ان چیزوں کو ایسے اور اس طریقے سے منایا جا تن
جی جی اور بچوں کا تو الگ ہی کہ یہ ہوتا ہےك بچے خاص طور پر تہواروں کا انتظار کر
ہقی کہتے ہے کیونکہ جب ہم سمجھتاارو ج ہاں کیک کہ ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں لیکن بچوں کے اندر کوئی بھی تیوہار ہو ان کو بس یہ رہتا ہے کہ کل وہ تہوار ہے کل یہ ہے کل وہ ہے ان کو الگ ہی خوشی ہوتی ہے
جی جی صحیح ہے اور تہوار کے دوران مختلف تقریبات اور سرگرمیاں منظم کی جاتی جو لوگ ک لو تو بند ہونے کا کا موقع دیتے ہیں نا اپنے اپنے حساب سے
جی بالکل بالکل
اور تیوار بھی تیوار بھی اچھی چیز ہے اگر تیوہار نہیں ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا پھر لوگ وہ آپس میں کسی دن مل جل پائیں گے نہ وہ خوشیاں رہیں گی ہے نا
جی جی وہ وہ وہ والی بات ہوی ہے کہ ا جیسے کوئی رشتے داری میں یا گھر میں شادی ہوتی ہے تو سب آپس میں ملتے ہیں تو اس کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے اسی طریقے سے جب تیوار ہوتے ہیں سب آپ میں ملتے جلتے ہیں تو اس کی خوشی بھی دگنی ہو جاتی ج
جی جی صحیح فرما رہے آپ تو توہر جو نا وہ ہمیں اپنی روایت اور تہذیب کو یاد رکھنا اور اسے اگلی نسل تک مکمل کرنے میں مدد دیتی
جی جی بالکل بالکل اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نئے ہمیں یہی کرنا ہے ہمیں ایسے تیوار نہیں منانا یا ان کی خوشی میں خوش نہیں ہونا تو اس سے پھر آنے والے مستقبل میں جو بھی ہمارےاتھ جڑے ہیں اس پہ بھی اس کا وہی اثر ہوگا
ہاں اور ویسے بھی بہت سے تیوہاروں کا تعلق مذہبی یا تاریخی واقعہ سے ہی ہوتا ہے ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اپنی اپنی مذہب کے حساب سے ہے نا
جی جی اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بانٹ کے اور ساتھ میں مل جل کے کچھ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم دونوں کے رشتے میں محبت برقرار رہتی ہے
جی جی صحیح فرما رہے آپ اور جو ہے تیوہار معیشت کے لیے بھی مفید ہوتا ان دنوں میں بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے اور کاروبار کو بھی فائدہ ہوتا ہے نا سیدھی سی بات
جی جی بالکل بالکل دیکھو نا کوئی بھی تیوہار ہوتا ہے تو مارکیٹوں میں ایک الگ ہی روشنی ہوتی ہے
جی جی
کسی کے ہاتھ میں کچھ چمچماتا رہتا ہے کسی کو کچھ لینا ہے کسی کو کچھ لینا ہے تو مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے
اور اس اسے جو ہے تیواروں سے نا لوگوں کو وہ کچھ الگ ہی راحت ملتی کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ تیوہار لوگوں کو روزمرہ کی مصروفیات سے کچھ وقت کے لیے رات اور تفریح فراہم کرتا
جی جی جی بالکل بالکل بالکل جیسے کہ اگر دیکھا جائے عورتوں کے اندر انک کوئی تیوہار ہوتا ہے تو ویسے تو وہ پورے دن باروں مہینے گھر میں کام کرتے ہیں تیوار ہوتا ہے نا تو ان کے اندر ایک الگ ہی طریقے کا جوش ہوتا ہے پھر وہ سوچتی ہیں ہر ایک کام کو مختلف طریقوں سے کیا جائے کچھ نہ کچھ نیا اس میں جوڑا جائے
جی جی جی اور میرے حساب سے نا ہمیں تہوہار جو ہے وہ امن محبت اور احترام کے ساتھ منانے چاہیے تھے تاکہ سب لوگ خوشی محسوس کر سکیں گے پھر ہے نا تو اور جو ہے وہ تیوار کے دوران غریب اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے وہ جوو بہت بہت زیادہ ضروری
جی جی جی اب دیکھو اگر جیسے قومی تیوہار آتا ہے تو اس پہ بھی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے ہمیں اپنے دیش کے بارے میں پتاہ چلتا ہے ساری چیزوں کا احساس ہو ان میں بچوں کے ساتھ رول کرایا جاتا ہے تو بچے بھی لئی نئی طریقے سے نئی نئی چیزوں کو احساس کرتے ہیں کہ ہاں آنے والے ٹائم میں ایسا ہوگا یا ہم نے ایسا کیا تھا تو ان کو اپنے پوروزوں کی چیزیں پت چلتی ہیں
جی جی صحیح بات ہے اور تیوہار جو وہ زندگی میں رنگ اور خوش ہے وہور دی اور لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات کو بھی مضبوط بناتے ہیں نا تو ہر تہوار اپنے ساتھ ایک خاص پائے گا اور اہمیت رکھتا ہے وہ جو لوگ وہ جو ہے اچھی باتیں سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے پھر
جی بالکل اگر یہی سوچا جائے کہ نہیں ہمیں صرف اپنے ہی بارے میں سوچنا ہے اور تیواروں کے بارے میں نہیں سوچنا تو اس سے پھر ہمارے ذہن میں سکون والی بات نہیں رہتی پھر ہم ایک دوسرے سے چڑچڑے پن والی باتیں ہمارے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے
جی جی صحیح بات ہے اور جو ہے کہ جو تہوار ہم مناتے ہیں تہوار پھر بچوں کو اپنی ثقافت اور روایت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے نا
جی جی بالکل
اور جو ہے کہ ان موقعوں پر لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں اور خوشیاں تقسیم کرتے ہیں جس سے محبت بڑھتی ہے نا وہ چیز مجھے سب سے اس بڑی اچھی لگتی ہے
جی جی بالکل مجھے بھی وہی چیز پسند ہے کیونکہ جب ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں تو اتنا موقع ہی نہیں ملتا ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا لیکن وہ کہتے ہیں نا جب تیوہار آتے ہیں تو ہم کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے ایک دوسرے کے ساتھ گھلنے ملنے کا
جی جی صحیح بات ہے اور تہوار جو ہے وہ مل کر ہی منانا چاہیے ہے نا اگر ہم دیکھے کبھی اگر کوئی بندہ گھر کا ہوتا ہے کوئی افراد وہ پھر گھر میں نہیں ہوگا باہر ہوگا کہیں پہنا پھر بسا مزہ نہیں آ آمت
جی جی جی بالکل بالکل اور ہمیں تو کوشش بھی ہاں اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم طلبا کو بھی ہم نے آس پاس جو بھی ہے جن کے اندر کینا ہے گیوا ہے کسی چیز سے لے کے تو ہم انہیں یہی سمجھا ہے کہ تیوار ہو یا جو بھی چیز ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر منانی چاہیے
جی جی صحیح بات صحیح بات ہے تیوہار کی بھی الگ ہی ک خوشی ہو لٹانہ ابھی تیوہار آیا بھی نہیں ہوتا ہے اور پہلے سے ہی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا
جی جی جی بالکل اب جیسے محرم آ رہے ہیں تو ابھی سے احساس ہے کہ وہی محرم ہے ہمیں کچھ نہ کچھ اچھا سا بنانا ہے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے غریبوں میں سب جگہ رشہ داروں میں اپنوں میں تو ایک الگ ہی سکون ملتا تھا اس میں بھی
جی جی صحیح بات ہے ایک خوشی یکست ہو ایسی بھی قدروں کو مضبوط بناتی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاکھ
جی جی بالکل ب بالکل
ہر بھیتھی نعمت ہے نا
جی جی قدرت کی نعمتیں تو دیکھو اچھی تو ہے ہی بس احساس کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اور میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں ہر ہر ایک چیز میں خوش رہنا چاہیے
جی جیور خاص طور پر غریبوں کا خ رکھ چاہیے تیوہار پہ ہے نا وہ تاکہ وہ بھی اچھے سے تو ہور ہو
جی جی بے شک بے شک چلو ماشاء اللہ مجھے آپ سے گف کے بہ اچھا لگا پھر کریں گے بات ٹھیک ہے ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ